ہلو
ہاں وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے آپ بتائیے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ تعالی کا آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے کیا کر رہی ہے آپ
کچھ نہیں بیٹھی ہوں بس
چلیے کھانا وانا کھا لیا سب
ہاں خالیا آپ بتائیے
ہاں میں نے بھی ابھی کھانا کھا لیا تو اب تھوڑا سا ٹہلنے گیا تھا باہر تو تبھی میں نے سوچا سے ہی کچھ باتیں کروں تو بہت ہی اچھا رہے گا ہے نا
ہاں اور آپ کے امی پو کیسے ہیں
کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں اسی پہ بات ہے کرنی چاہیے ہے نا
ہاں ہاں
تو آپ کو میں بتا دوں کہ کہ انٹرنیٹ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے تو آج لگ بھگ ہر گھر ہر سکول اور ہر آفس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ نے ہماری لک زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے پہلے جس کام کے لیے ہمیں بہت وقت لگتا تھا آج وہی کام کچھ ہی منٹوں میں ہو جاتا ہے تو انٹرنیٹ دنیا بھر کے کمپیوٹرز اور موبائل فون اس کو آپس میں جوڑتا ہے اس کی مدد سے ہم کسی بھی ملک کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور چند لمحوں میں مطلب کہ پیغام بیچ سکتے ہیں نا
ہاں اور پھر بھی آن لائن آن لائن شاپنگ آن لائن کلاس میں بھی بہت اپیوگ ہو رہا ہے
ہاں ہاں
بہت سویدھ ہے اس سے
بالکل بالکل
تو
تو اسی کے ساتھ ساتھ آج تعلیم کے میدان میں انٹرنیٹ کے بہت اہم کردار ہے طالب علم آن لائن کلاسز لیتے ہیں نٹس حاصل کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا لیکچرز دیتے ہیں اور نئے نئے مضامین سیکھتے ہیں اگر کسی مطلب کہ بات کی معلومات چاہیے تو صرف چند سیکنڈز میں جاب مل جاتا ہے نا
اور پھر یہ انٹرنیٹ سے باہر کی دنیا کا بھی تو پت چلتا ہے جیسے ہمارے دیس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے اس میں کیا ہو رہا ہے
ہوں ہاں بتائیے ہاں آپ کو کیا آپ تھوڑے سے فائدے بتا دیجیے انٹرنیٹ کے ہاں ب ہاں بتائیے
جیسے کسی کام کو کرنے میں مطلب کہ زیادہ وقت ہے اس سے کم لگتا ہے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہم آن لائن کورس وغیرہ خرید سکتے ہیں اور مطلب کہ ہاں اور جیسے بار کی اس کی سوچنا بھی مل سکتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے
ہاں ہاں بالکل تو آپ نے بالکل ہی اچھی بات کہ تو آج تعلیم کے میدان میں انٹرنیٹ کا بہت ہی اہم کردار ہے طالب علم آن لائن کلاسز لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کتابیں اور لائبریری بھی موبائل میں آ گئی ہے ہم گھر بیٹھے کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنا علم بڑھا سکتے ہیں ہے نا تو اس سے پڑھائی پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے انٹرنیٹ اور اسی کی کے ساتھ سھ انٹرنیٹ تجارت میں ا بھی بہت مددگار ہے لوگ آن لائن شاپنگ کرتے سامان گھر تک منگواتے ہیں اور آن لائن پیسوں کی مطلب کہ ادگی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے اپنا مطلب کہ کاروبار چلاتے ہیں تو آج کل بہت سے لوگ گھر بیٹھے آن لائن کام کر کے پیسہ کما رہے ہیں جیسے رائٹنگ ہو ڈیزائننگ ہو ٹیچنگ اور مطلب کہ فلیچنگ اس سے بھی مطلب کہ بے روزگاری کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے ہے نا
ہاں ہاں
تو آپ بتائیے کچھ
اور یہ آن لائن وغیرہ پڑھائی ہے جیسے ہم آن لائن پڑھائی کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بچتا ہے آنے جانے کا خرچہ کم ہوتا ہے اور پھر عیسوی کم ہوتی ہے اور جیسے ہم اس جیسے ہم آف لائن پڑھائی اسکول جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آنے جانے میں تیار ہونے میں
بالکل
تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس ٹائم کے جیسا ہم آف لائن پڑھائی میں ج آنے جانے میں ٹائم لگاتے ہیں اس کی اور مطلب کہ ایک اور کلاس ہم اور لے سکتے ہیں اتنے ٹائم میں اور پھر یہ آن لائن پڑھائی لڑکیوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے جیسے کہ یہاں کچھ لو ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو بد پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے ہیں تو اس سے کہ لڑکیاں پڑھ پاتی ہیں
بالکل بالکل تو اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سے ہم دنیا میں کیا ہے وہ جان سکتے ہیں گھر بیٹھے اور ہم کچھ ہی لمحوں میں پتاہ چل جاتا ہے تو انٹرنیٹ تفریح کا بھی ایک ذریعہ ہے ہم مطلب کہ نشيید گیت فلمیں اور ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں لیکن تفریح کا ساتھ اپنی مل کے پڑھائی اور ذمہ داریوں کے اب بھی خیال رکھنا چاہیے انٹرنیٹ کی مدد سے ہم مطلبک رشتتے داروں اور دوستوں سے بھی دور رہ رہ کر بھی رابطہ میں رہ سکتے ہیں ویڈیو کال کی وجہ سے دوریا کم محسوس ہوتی ہے ہے نا تو لیکن ہر چیز کی طیرا انٹرنیٹ کے بھی کچھ نقصانات ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ نقصان مطلب کہ پہنچا سکتا ہے نا آب آپ بتائیے اس کے تھوڑے بہت نقصانات مجھے بتائائے
اس کے نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے مطلب کہ ہم کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں تو وہ ہماری مطلب کہ بیڑیوں بھی بنا سکتا ہے اور دال بھی سکتا ہے اس کے لیے بھی بہت اور کچھ یہ ہے کہ زیادہ انٹرنیٹ کا مطلب چھوٹے بچے وغیرہ یہ کرتے ہیں یوز تو وہ
غلط مطلب غلط استماف بھی کر سکتے ہیں وہ
بالکل اچھی بات کہ ہے آپ نے تو اسی کے ساتھ ساتھ م کہ زیادہ دیر تک موبائل یا انٹرنیٹ استعمال کرنے سے آنکھوں کی روشنی متاأثر ہو ہے سکتی ہے گردن اور کمر میں د درد ہو سکتا ہے اور صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے تو انٹرنیٹ کی مطلب کہ عادت بھی ا ایکک بڑی مشکل ہے کچھ لوگ سارا دن موبائل چلاتے رہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں وقت ایک مطلب کہ وقت اک بار چلا گیا تو واپس نہیں آتا اگر پیسے چلے جائےل صحت خراب ہو جائے یااں کچھ اور چلا جائے نوکری چلی جائے وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن ٹائم ایک ایسی مطلب کی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتی یہ بڑی دولت ہے تو انٹرنیٹ پر جوٹھی خبریں پھیلاتے کچھ لوگ انٹرنیٹ پر جڑی خبریں بھی پھیلاتے ہیں اس لیے ہمارا بلکہ ہمیں ہر بات پر فورا یقین نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کی مطلب کہ تصدیق کرنی چاہے آن لائن دھوکھا دینے والے لوگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہوتے ہیں تو اسی لیے ہمیں اپنی ذاتی معلومات جیسے کہ پاس ورڈ ہو گیا بینک کی تفصیل کی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کا نیچا آئے ہے نا
جی اور آپ ب آپ ہسٹی میں کیا کرتے ہیں
ہاں
ہسٹریی میں
ہاں میں ابھی بارہویں کلاس میں پڑھتا ہوں تو میں انٹرنیٹ کا بہت ہی زیادہ استعمال کرتا ہوں تا ہوں اپنی پڑھائی کو لے کر اور بہت سے کاموں کو لے کر تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں
ہاں میں بھی کرتی ہوں
آپ زیادہ کس کام کو لگ لگا کر استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ
میں زیادہ آن لائن کلاس لیتی ہوں
ٹھیک ہے اور کیا کیا کرتے ہیں آپ
اور بس تھوڑے بہت ہیلس وغیرہ دیکھنے میں اور کچھ نہیں
بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ آن لائن شاپنگ کرتے تی ہے آپ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے آن لائن شاپنگ کے بارے میں اس کے فائدے نقصانات
ہاں آن لائن شاپنگ میں یہ ہے کہ جیسے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم اس میں بہت جلدی مطلب ضرورت ہو تو ہم جلدی سامان منگا سکتے ہیں اس اس کے لیے میں باہر بھی نہیں جانا پڑتا ہے اور اس کا یہ ہے کہ خرچہ بھی کم ہوتا جیسے ہم ویسے جائیں گے تو اس کے لیے ویسے بائک وغیرہ سے جائیں گے تو اس کے لیے خرچے کے لیے بھی چاہیے تو اسے ایک گھر بیٹھے سامان منگا سکتے ہیں
ہاں ہاں تو آپ نے بہت ہی اچھی بات گئی تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے آن لائن شاپنگ کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم گھر بیٹھے فون کے ذریعے بلکہ گھر پہ ہی آرڈر کر سکتے پھر وہ کچھ دنوں تک ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں قبار مطلب کہ کیش آن ڈیلوری بھی رکھ کہیں ک بار کیا کہتے ہیں کہ وہی پہ آن لائن بینکنگ کرتے ہیں ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں مطلب کہ جو آن لائن شاپنگ ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے ہمیں بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہماری مالک کی ہم ہمیں ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے کیونکہ ہم گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن شاپنگ سے کچھ نقصانات بھی ہیں
ہاں نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے ہم ک پروڈکٹ کو مگا رہے ہیں تو اس کی جگہ دوسرا بھی آ سکتا تا ہے اور یا مطلب غلط بھی ہاں اور ڈپلیکیٹ بھی آ سکتا ہے اس کی جگہ
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں ہاں
تو ہاں اس کی جو آپ نے کہا کہ ڈوبلیکیٹ بھی آ سکتا ہے یہ بھی مالک کہ ایک نقصانات ہے اس کے کبھی کبھار مطلب کہ فوٹو میں ایک وہ ہوتا ہے وہ مطا کہ پھر جب وہ سامنے آتا ہے دوسرا ہوتا ہے کبھی کبھار سائز میں غلط ہو جاتا ہے کبھی کبار کپڑا پھٹا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھار کپڑا چھوٹ چھوٹا بھی ہوتا ہے وہ اس تو ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ آف لائن شاپنگ بھی ہے ہمیں کبھی ا مطلب کہ ہر ٹائم ایک ہی کو استعمال نہیں کرنا چاہی ہمیں وہ آف لائن بھی شاپنگ کرنی چاہے آن لائن بھی شاپنگ کرنی یہ دونوں ہمارے لیے فائدے مند ہے تو ہمیں دونوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہے نا
ہاں ہاں
اور آپ کو کیا لگتا ہے آف لائن شاپنگ کا کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے
آف لائن شاپنگ کا یہ بھی فائدہ ہے جیسے ہم کود جائیں گے تو اس میں پرکھ سکتے ہیں کہ یہ سامان کیسا ہے دیکھ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں
اچھا بہت ہی اچھی بات ہے تو اچھا مجھے امی بلا رہی ہے پھر کبھی بات کرتے ہیں آپ کا اللہ حافظ اپپ اپنا خیال رکھیے گا